ہیلو میری آواز آئی
ہم آرہی ہے
آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے
سلو ارہی ہے جی
ابھی زورکی آئی اور کیا چل رہا ہے
اور بس وہی کچھ نہیں بیٹھے
ہ آپ کے بیبی لوگ
میری بیبی ہے نہ میں گھر کے باہر کھڑی ہوں مست ہوا کھاتے ہوئے
اچھا ہ اور بچے ٹیوشن وغیرہ چلے گئے آپ کے
ہاں گئے دونوں ٹیونشن چلے گئی
اچھا اور پھر بازار وزار پکانے کی تیاری ہو گئی
نہیں بازار ابھی میرے شوہر گئے لانے وہ لے کے آئیں گے پھر اس کے بعد کھانا بنتا ہے
اچھا
آپ کا ہو گیا کھانا پینا بنا لیے
نہیں ابھی میں بھی بناؤں گی
ھمم
ابھی تو بازار جانے کی بس تیاری ہے بارش وارش تھوڑی رکی ہوئی ہے جب تک موسم ہے سوچ رہی ہوں جا کر آؤں کیونکہ بارش اتنی ہو رہی ہے کہ بعد میں پھر جانے ہوتا ہی نہیں ہے
ہاں وہ تو بات بارش کا کوئی وہ نہیں کبھی بھی بارش ہو جائے گی
ہاں اور ابھی تو اتنا نیوز میں دکھ رہا ہے سب بارش کا پھر کیا بولنے کا بچوں کی تو چھٹی چل رہی ہوگی نا اسکول کی تو
ہاں بچے لوگ کو چھٹی چل رہی ہے اور مجھ سے ہم لوگ یہ آواز ہے نا گورنمنٹ ہالیڈے دیا ہوا ہے اس ریڈ الرٹ کے کارن
ہاں ہائی الرٹ دیا ہے نا
ہوں
بہت بابا بارش میں ایسا ہے کہ کنتال ہی آ جاتا ہے
آپ کو کتنے بچے
مجھے نہیں ہے بیبی میری شادی کو ابھی دو ہی سال ہوئے تو ابھی بیبی بیبی ہے نہیں
اچھا اچھا اور آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے
میرے ہسبینڈ وہی ٹرانسپورٹ کا کام کرتے
اچھا اچھا ٹرانسپورٹ مے میرے ہسبینڈ بھی آٹو رکشہ چلاتے
اچھا ہاں اچھا ہے اور پھر کام وام سب ہو گیا آپ کا
کام تو نہیں باپرے آج تھوڑا باہر گئی تھی تو کام کچھ بھی نہیں ہوا
ہاں کام تو میرا ابھی سب ویسے ہی پڑا ہوا ہے آج
تو میں بولی کام کر کے لے لیتی فٹافٹ
ہ وہ بھی ہے پھر ابھی کیا سوچے آج کھانے وانے میں کیا بنائیں گے
ہاں کھانے میں تو میں بنانے والی چکن چکن کا قورمہ بنانے کا سوچی ہو دیکھو انشاء اللہ
کورمہ
ہاں چکن قورمہ کھانے کا بنانا ہے مجھے ہسبینڈ بول کے گئے چکن
ابھی بھائی میرے بھائی کے بچے لوگ آئے تھے سیٹرڈے کو تھوڑا بہت انجوائے کرے ان کے ساتھ میرے تو نہیں ہے انہیں لوگ کو سنبھالتی ہوں میں
اچھا اچھا اچھا ہے نا
بائی کے بچ بچے لوگ بہن کے بھائی کے سب کے بچے ہیں ان لوگ کے ساتھ ہی کھیلتے رہتی ہوں
صحیح صحیح
کام وام ہوگا تو ٹائم پاس انہیں کے ساتھ کرتی ہو
ہوں
آپ کل آئیں گے بول رہے تھے میرے بھائی کے بچے
اچھا اچھا کل کیا ہے اچھا کل
کل وہ لو کو تھوڑا کچھ کام سے باہر جانا ہے میرے بھائی بھبھی کو تو لوگ میرے پاس چھوڑیں گے بچوں کو
اچھا اچھا اچھا جیسے ہاں آپ آرام سے کرتے ہو گھر میں اکیلے ہو تو سنبھال سکتے ہو برابر
گھر میں کوئی ہوتا بھی نہیں ہے اب میری امی چلے جاتے بھائی لوگ چلے جاتے اکیلے رہتے میری ممی وہی ان بھی جاتے گھر کام پہ
اچھا اچھا گھر کا میری ممی بھی گھر کام نہیں جاتے
ہ ہاؤس میٹ کے لیے آتا ہے نا وہ جاتے ہیں ابھی کیا ایک چھوٹا بھائی ہے ممی اسی کے ساتھ رہتے تھوڑا سیٹل ویٹ ل نہیں ہے جب سیٹل ہو جائے گا تو ان شاء اللہ ممی کام چھوڑ دیں گے اس کے ساتھ رہیں گے پھر
ہاں ہاں شادی ہو گئی وہ بھائی کی آپ کی ہاں
ہاں مجھ سے جو چھوٹا ہے مطلب اس کی ہو گئی میری ہو گئی اب لاسٹ نمبر بچہ ہے اس کی نہیں بس اللہ اس کو بھی کوئی طریقے سے سیٹل کر دے
انشاء اللہ انشاء اللہ اللہ چاہے تو جب نصیب کا جوڑا رہے گا وہ تو ہو ہی جائے گا
تو نہیں ہے وہی ابھی اللہ چاہے تو ہو جائے گا اس کا بھی
اپنے کو ہاتھ پ مارنا باقی اللہ ہی ہے
ہوں یہ تو ہے اور کیا مارکیٹ وارکیٹ میں نکلے ہو کیا
ہاں تھوڑا سا میں سوچی تھی کہ مارکیٹ جاؤ
اچھا میں نے بھی سوچا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے آج کیا بناؤ سوچ رہے ابھی کل ہی بنایا تھا انڈے کا سالن اب آج کیا بنا یہ نہیں
پیٹھا اور کیا ہوتا ہے نا وہ
ہاں پیٹ کلے جی ارے میری ممی تو بابا چکن بولو تو ایک دم چکن بولے تو ابھی مممی نہیںچ نہیںچ بولتے رہتے
اچھا آپ کی ممی کو گوشت پسند ہوگا زیادہ
ہاں میری امی کو ماشاء اللہ گوشت بولو تو ٹوٹ پڑیں گے مچھی گوشت یہ زیادہ پسند ہے زیادہ پسند ہو کر بٹ ابھی مچھی بھی کہاں آ رہی ہے بارش اتنی ہے بوٹ جائے گی اتنی سمندر میں تو مچھھی بھی کہاں سے آئے گی
مچھھی ا بھیھی سب ہے نا جیسے اوپر آ جا رہی ہے نا مچھیاں سب مچھی تو آنے کا سوال ہی نہیں کیونکہ ہاں
تو اور مچھی کیونکہ کوئی مچھورا جاتا ہی نہیں ہے سمندر میں تو مچھی آئے گی آ بھی نہیں سکتی ہے
کدھر تر بھی اویلیبل ملتی بھی نہیں ہے کہاں پہ کیونکہ اب ملتی بھی ہے تو بہت مہنگی اتنا کون کھائیں گا بابا لے کے
ہاں ایک تو پہلے ہی ابھی آج کل کا سیزن ایسا چل رہا ہے کہ ہر چیز کا بھاؤ سبزیوں کے دام بھی تو گوش مچھی کے برابر ہے آ
ہاں ہاں سبزی بھی تو بابا کم کیا
خالی ہم سبزی لینے نکل جائیں گے تو گوشت کے برابر ہو جاتا تو سوچتے نا کہ کیا اس سے اچھا ایک پاؤ کلو گوشی لے کے پکا لیے ہو نہیں جس کا چھوٹا پریوار ہے تو وہی پاؤ پاؤ کلوئی لا کے بنائےیں گا
ہاں میں تو بولتی آپ پیٹھا کے کلیجی بناؤ آپ کے ڈنر کے رات کے لیے مست ہوگا
ہ ہاں وہ تو مجھے پسند ہے زیادہ
کیونکہ چکن جو کھاتے ہیں نا مجھے اتنا اتنا پت ہے جو چکن کھاتے ہیں نا ان کا فیوریٹ ڈش ہوتا ہے مجھے
ہ چکن سے زیادہ لیکن مزہ اس میں وہی آتا ہے چکن کا ہم کتنا بھی اچھا سالن بنا لو وہ جو پیٹا کالے جی میں بات ہے نا وہ اس میں نہیں سکا بنا لیں گے تو اچھا ہی بنتے وہی سوچ رہی چاول اور وہ بنا لوں بھائی آج جائے گا رات میں ممی لوگ آ جائیں گے کیا ایک پاؤ کلو بس ہو جائے گا ابھی میرے شوہر تو نہیں ہے ایسے بھی آؤٹ آف ٹاؤن ہے تھوڑا گھر پر نہیں ہے تو تو ہم تین ہی لوگ ہیں تو چھوٹا موٹا کچھ بھی بنا کے کھا سکتے کبھی کبھار اس کے بڑے بھائی کے بچے بچے آ جاتے باقی بھابھی ابھی تو میری آتی نہیں ایسے تو ہم لوگ گلاس کے حساب سے بناتے میرے پاس گلاس ہے چھوٹا دو گلاس پکا لیے تو دن بھر چل جاتا
صحیح ہے صحی ہے
دو گلاس گلاس کے حساب سے بناتے وزن سے تو لاتے نہیں نا رہتا ہے تو اپن گلاس سے ہی بناتے
ہاں مطلب گلاس سب کی بڑی ہوگی
ہاں دو کلاس میں چلا جیا چل جاتا ہے دو ٹائم کا
اچھا اچھا اچھا
ایسے رہتے تو میں میرے شوہر رہتے تھے نا تو ڈیڑھ ہی گلاس بناتے دیدی ہم دونوں کےلی دو ٹائم کے لیے
اچھا نہیں ادر بیمار بھائی ہے دے
اور سنائیے آپ کیا سوچ رہے آپ تو چکن بناؤ گے آپ کے بچے لوگ کا فیوریٹ ہے کیا چکن
ہاں میرے بچے لوگ کا نا فیوریٹ ہے ماشاء اللہ لوگ گوشت جتنا نہیں کھاتے میں لوگ چکن اتنا کھاتے پر میں چکن خاص کر بناتی ہوں جلدی کیوں اپ کو چکن پسند نہیں نہیں نہیں نہ مجھے پسند نہ میری ممی کو پسند نہ میری میری ممی کی ممی کو پسند تھا چکن ہم لوگ کو چکن جیسے ایک دم ہاں میرے شوہر کو بھی پسند ان کو تو جو بھی دے دو بسم اللہ بول کے وہ کھا لیتے بھاجی رہ دو جتنا وہ نونویگ میں کچھ نہیں ہے تو اتنا وہ
ہاں اچھا ہے ایسے شوہر اچھے ہے بابا نو ڈیمانڈنگ بس جو ملے وہ کھا لے
ہاں لے ہاں ان کو تو کیا بٹاٹے کی بھاجی اور چاول بھی اپن بنا دیں گے دے دیں گے نا کہ یہی بنائے کھا لو تو الحمد للہ بسم اللہ بول کہ وہ کھا لیں گے ہاں
ہوں چلو اچھا بچے لوگ بھی اچھے ہیں تو اچھی بات ہے
ہاں اچھے تو بس وہ ہے دال چاول چھوٹا والا کھاتا ہے میرا بیچ والا بیٹا بڑا والا تو دال چاول کھاؤں گا نہیں بولتا ہے اس کو تو چکن چاہیے گوشت چاہیے مرغی چکن فرائی چاہیے
ارے بابا
اس کا بہت نخرہ ہے اور میرا بیچ والا جو دو نمبر کا بیٹا ہے وہ تو ماشاء اللہ کچھ بھی دے دو کچھ بھی کچھ بھی کھا لیتا ہے وہ ہاں
اچھی بات
اور سنائیے آپ کیا کر رہے ہو اور چھوٹا بیبی تو ابھی تو وہ بہت چھوٹا ہے نا سکس منتھ کا ہے وہ
اچھا سکس منتھ کا تو اس کو ایسے سیرلیکس وغیرہ کچھ کھلاتے رہو گے نا گھر پہ روا ہوا کچھ روا ہوا کچھ چالو والو کیے کی نہیں
تھوڑا میری ممی نے کھچڑی بنانے کا بولے کھچڑی بنا کے اس کو بولتے کھلا
اچھا ہاں سکس منتھ تو اسٹارٹ کرنا چاہیے ببس کو تھوڑا تھوڑا کیونکہ اسی سے ان لوگوں کی عادت بنتی ہے
پھر وہ جو ایک دو ویڈیو بھی دیکھتی ہوں نا میں انسٹاگرام پیجز سے کہ ویڈیو دیکھی اور پہ وہ سب ویڈیو دیکھ کے بھی تھوڑا بہت بنا لیتی ہوں تھوڑا بہت
ابھی میری بھی بھتیجی کو بھی چالو کیے میرے بھائی کی چھوٹی والی کو روا اور دودھ ہاں وہ بھی چھوٹی ہے اس کو بھی ابھی چالو کیا ہے مطلب ملک میں نا تھوڑا روا پکا کے ایک دم پتلا لائک ملک جس میں لگتا پتا ہی نہیں ہے کہ روا ہے ایک دم پتلا سا اس کو اسٹارٹ کرے ابھی
ہاں جیسے وہ روے کا ہی لگتا ہے پورا
ہاں بس یہی سب سے روے سے ماشاء اللہ ہے نا وہ لوگ ہیں نا بچپن سے جو وہ بیچ والا بھی تھا نا اس کا وہ شوق سے لوگ کھاتے تھے روا اور دودھ پکا کے دیتے تھے نا تو وہ لوگ کھاتے تھے ٹھیک ہے چلو پھر میں آپ کو کال کرتی ہوں ہاں
اچھا اچھا ہاں